ہلو ہلو ہلو ہیلو ہاں جی بولیے
ہلو ہاں آ رہی ہے
آواز آ رہی ہے
السلام علیکم آ رہی آ رہی ہے
اچھا
جی تو جناب ہم بات کرنا چاہیں گے کہ رجایت ایک جسمانی اور صحت ایک مقابلہ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جناب
ورزش کی اہمیت عظمت بدن اور مستقل مزاجی کا فلسفہ جی جیسے جم میں میں آپ کو میزبان آج ہم اپنی ایک زبان کی وساعت اور بلاغت کے ساتھ ایک ایسی نہایت عظیم معتبر کی حیاتی موضوع کرنے جا رہے ہیں جو ہماری جسمانی سن کیا ڈھانچے کو فولاد بناتا ہے اور ہماری روح کو تازگی عطا کرتا ہے سالم صحت اور سرور کی اس پاکیزہ محفل میں اپ کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں
جی جی جی اور بہت بہت سوال اللہ یعنی کہ آج ہماری اس نشت کم ہے ایک ایسا خلید بنیادی اور لازمی ہے کہ جس کے بنا انسانی بجود کی مشینری کا سچارو روپ سے سنچالن موال ہے اور آج ہماری اس تپسلی گفتگو کا انواد ہے کہ رجایت ہے جسمانی کی حفادت یعنی ویایام کا مہتو یعنی ورزش کی اہمیت اور ہمارے بدن و ہد اس کے لاجوابا اجہد خشور اسات اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جناب
جی اس کے بارے میں آج کہنے کا مطلب ہے کہ سہولیت پسند اور جریید یعنی آدنک دور میں انسان کوہلی اور آرام طلبی کا اس قدر عادی ہو چکا ہے کہ اسے جسم کی حرکت نہ کے برابر رہ گئیے ہے دفتروں میں گھنٹوں کرسیوں پر بیٹھے رہنا اور رات کو دیر تک جاگنا آج کا معام ماحول بن چکا ہے لوگ بھول چکے ہیں کہ یہ جو بدن ہمیں عطا ہوا ہے یہ مستقل حرکت اور مراقبہ کی تکاج کرتا ہے آج کا انسان آرام کی خواہش میں اپنے ہی وجود کو امراج یعنی بیماریوں کےئے جاں گھر بنا رہا ہے اس نازک صورت آالچی آپ کی دانشٹ کیا کہنا چاہتی ہے جی
جی جی جی بالکل جناب بہت خم کیا بات کہیے جناب آپ نے کہ حقیقت پسند اور بے حادثات سب جاتے ہیں کہ اپنے حکیموں اور طبیبوں کا شدیوں پررانا عزلی کال ہے کہ جو لوگ ہرکت کرتے ہے اسے کبھی جنگ نہیں لگتا یہی حال انسانی جسم کا ہے جنا کی رجایتے جسمانی محض پسینہ بہانے کا نام نہیں یہ جناب بلکہ وجود کی امانت کی حفاظت کرنے کا پتیجہ ذریعہ ہے جب ہم بزش کو خیرواد کر دیتے ہیں تو ہمارے آجا سست پڑ جاتی ہے اور خون کی روانی بند ہو جاتی ہے اور ذہن فر مستوقل سستی کا حجاب چا جاتا ہے جناب اور جناب رعیت ایک جسمانی کے خلیدی جشوانی وفائد اور اس دوران خون اور شہد ایک قلب اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے
جی اس کے بارے میں سب سے پہلے ہم اس کے سب سے بڑے اور مرکزی فائدے اور پر روشنی ڈالتے ہیں یعنی کہ ہمارے دل اور خون کے نظام پر ورزش کا کیا اثر ہوتا ہے آج بہت کم عمر میں ہی لوگ امراج کلب یعنی کہ دل کی بیماری کے شکار ہوتے جا رہے ہیں جی
بالکل جناب بہت خوب فنمیا جنا کہ ہم جی جی جی کہ ہم روزانہ باقاعد سے ویایام اور ورزش کرتے تو ہمارا یہ فون آج ہے جو مادا دل ہو جاتا ہے اور پل کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہیں سےوں کو حارر مقدار میں آکسیجن مشور ہوتی ہے یہ عمل ہماری ہراشا ہے نوخوشاف کرتا ہے اور پھر آار یہ فون یعنی مکمل کاابو میں رکھتا ہے جو ال سات روانا اپنے ب کو ہرکت دیتی ہے یعنی اس میں دو رہا ایک البم ایک حادثہ نہ کے برابر رہ جاتا ہے یعنی یہ حادثہ نہ کے برابر کہ جاتا ہے یہ مجھے صر پولو اسٹور کو تلنے کا سوچ شہل اور قدرتی نسخہ ہے یعنی نجام ہے انتظام ہاں آ جاتا اس اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے
جی جیسے کہ معیدے کی خرابی ہڈیوں کی کمزوری میں کمزوری میں آ جاتی ہے ہر دوسرے شخص کا معاملہ دھک بن چکی ہے ورجے سے اس نظام کو کیسے سدن بنا سکتا ہے جی جس کے بارے میں
جی جی بالکل بالکل یعنی کہ نظام ہے انتظام کو ایک نئی طاقت عطا کرتی ہے جب جسم حرکت میں ہوتا ہے تو میدا غذا کو حج آسانی سے حجم کرنے اسے توانائی میں تبدیل کر دیتا ہے یعنی جس سے موٹاپا پاس بھی نہیں بھٹکتا اور اس کے علاوہ رجایت یہ ہماری ہڈیاں اور پٹٹیے کبھی ہوتی ہیں یہ ہمارے جسمانی ڈھانچے کو ایک ایسا استحکام اور لچیلا بنا دیتی ہیں کہ انسان
جی جی
عمر میں جواہ سالات اور چست نظر آتا ہے جناب جیسے جہانی وساحعت اور نفیت انقلاب اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جناب
جی اس کے بارے میں کہنا چائیں گے اکثر دیکھا گیا ہے کہ کہ جو لوگ صبح یا شام کی ورزش کرتے ہیں ان کے مزاج میں ایک خاص قسم کی برسات یعنی کی پرسنتا اور رونق ہوتی ہے کیا ویا ویایام کا ہمارے دماغ کا نفیت یعنی کہ سائیکلوجی سے بھی کوئی سیدھا رابط ہے
جی جی بالکل بالکل صحیح کہ فرما رہے ہیں جناب آپ کہ جب ہم پرچیز کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں اڈوفارمنگ اور شیٹورون سیروٹونل اور ڈوپامائن جیسے ہارمونس خارج ہوتے ہیں جنہیں جدیدی سائنس میں خشیق راسائنک دودھ کہا جاتا ہے یہ ہارمونس انسان کے بھیتر سے مایوسی ذہنی افرودگی اور تشوینش کے بادلوں کو پل بھر میں مہتو کر دیتی ہیں یعنی پرکرتی کے شاائ میں یا روا مقہ ہے پسینہ بہانے میں انسان کی تخلیقی اور شحالیت کو پرواز ملتی ہے اور ذہن پر کے سنک تناؤ سے آزاد ہو کر پرسکون ہو جاتا ہے یعنی قحبت یہ ارادہ اور نجم کوجم جبت اس کے بارے میں آپ کے کیا خیال ہیں
اس کے بارے میں سب سے پہلے ہم کہیں گےیا ویایام انسان کو صرف جسمانی طور پر ہی نہیں مضبوط بناتا بلکہ اس کے بھیتر ایک ادبھت نظم جبط اور نظمب اور قوت قوت ارادہ بھی پیدا کرتا ہے جناب
جی جی بالکل بالکل بہت خوب یعنی کہ روزانہ بستر چھوڑ کر ورزش کے لیے نکلنا اب پاسوان نفر کے خلاف ایک عظیم جہاد ہے جو شخص اس نیم کی پاسداری کر لیتا ہے اس کے بھیتر مستقیل مزاجی اٹھ کر بھر جاتی ہے یہ نظم جو جب تک اس کی ویوہارک زندگی اس کے کاروبار اور اس کی تعلیم میں صفائی جلکن جھلکاتا ہے جناب جیسے کہ ورزش کو وپریت پرستتوں میں بھی سب رول درھتا کے ساتھ کھڑا رہنا سکھاتی ہے جیسے رجایت جسمانی کے آداب اور اکمت عم اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے
جی اس کے بارے میں سب سے پہلے ہم کچھ لوگ جوس میں آ کر دو دن یا دو چار دن عجہد سخت ورزش کرتے ہیں مگر پھر
جی
کوئلی کا شکار ہو کر بیٹھ جاتے ہیں یا پھر غلط طری سے ورزش کرنے اپنے عجا کو یعنی مجرح کر لیتے ہیں ورزش کو پرو اثر بنانے کے کیا سائستہ آداب نیم ہیں
جی جی بالکل جناب کہ کسی بھی نیک عمل کی استدا کے لیے سوجھ بوجھ اور حکمت عمل اجہت لازمی ہے جناب جیسے ورزش کو حکمت جی سپا بنانے میں چند سنری یاداد یہ ہے کہ بے مقرر یعنی صبح شاد ایک وقت کا سب سے افضل اور عظیم ہے کی فضا خالش آکسیجن کے لییجتی ہے اگر صبح ممکن نہ ہو تو شام کا بتی متدل ہے جناب اور منشو یعنی ورزش کے دوران ڈھیلے ڈالے پوشا لباس اور براے کا استعمال کریں تاکہ جسم کی اربت میں کوئی دسوارییا رکاوٹ پیدا نہ ہو یعنی کرتیجی آواز کبھی بھی اچانک شخت ورزی شروع نہ کریں پہلے جسم کو تھوڑا گرم کریں پھر مدم رفتار سے کر کے رکھ رفتار کے قدموں کو کثرت سے تیزی لائائے یعنی کہ بجا کر توجہ یعنی ورزش کے ساتھ متوج کی جا اور کثرت میں پانی پینا عجہد ضرور ہے کالی پیٹ یا بھاری کام کے فوران بعد کسرت کرنا بجود کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے گرام
جی جی یہاں تو اس کے بارے میں تو علی قدر جی سعور ہے قدر دان سائمائن آج کی ہماری اس بیتان جام اور تفصیلی گفتگو لب ا لباؤ اور نچوڑ یہی ہے کہ ریاائجت جسمانی کوئی وقت گزارنے کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسی لاجواب و مفت دوا ہے جو آپ کو تا عمر تندرستی کا خزانہ ادا کرتی ہے اپنے اس عجیب بدن کا ظلم کرنا
جی جی جناب جناب آپ سے جی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا جناب آپ کا بہت بہت شکریہ خدا حافظ
جی جی جی جی